وعلیکم السلام
ہوں اور باجی فری ہو
کیا کر رہی ہو
میں بس کھانے کی تیاری چل رہی تھی باجی
اچھا
ہوں آج کیا نام سے جسے بازار میں اچھی چنے کی بھاجی آئی تھی تو وہ تیاری چل رہی چنے کی بھاجی توڑ رہی ہوں میں توڑنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو
ا چنے کی باجی کیسی رہتی
چنے کی بھاجی اپنی جو چھولے وہ آتے ہے ہولے ہاں چنے اس کی پتیاں شاید تک کے رہتی ہیں شروع میں وہ چنے کی بھاجی آتی پھر اس میں ہولے لگ جاتے تو پہلے پہلے تو اس کو باریک مطلب توڑ لی اس کی پتی پتی
ہوں ہوں
اس کو اچھی واش کر کے اور چھننی میں رکھ دیا پانی نتھر نے کے لیے پھر ادرک لہسن اچھا سارا سارا لیا ادرک لہسن مطلب بھاجی کے انوسار کہ اچھا ٹیسٹ آ ے اس میں ادرک لہسن ہری مرچی ٹماٹر جو بھیج رہے آتے نا ٹماٹر چھوٹے والے اس کو صاف کرا اس کا اوپر اوپر کا نکال کے اس کو صاف کرو اس کو اچھے سے یہ سب چیزوں کو اچھے سے واش کر کے پریشر کوکر میں ڈالا پریشر کوکر میں پہلے بھاجی ڈال کے یہ سب چیزیں ڈال دی میں نے ادرک لہسن لسن مرچی کھاری مرچی ٹماٹر اس میں دو سی ہلکا سا پانی ڈال کے دو سیٹی ہونے دی
ہاں گلنے دیا اس کو
ہاں گلنے دیا پریشر کوکر میں پھر وہ جب گل جاتی ہے اس کو ٹھنڈا کر کے مکسر میں اس کو اچھا باریک پیس لیا پیسنے کے بعد الگ پین میں گرم سے پھر گرم سے لہسن اپنا چھیل کے باریک کاٹا لہسن ڈالا تیل میں جی جی جی باریک باریک اس کو چاپ کرنا ہے باریک کاٹ کے اس کو تیل میں ڈالا اس کو گلابی ہونے دی میں نے وہ لستن گلابی ہونے کے بعد اپنی لال مرچی رہتی نا سوکھی والی وہ ڈالا اس کو بھجنے کے بعد جی بڑھیا بہت اچھی لگتی ہے پھر کیا نام سے اپنی جو بھاجی کا پیسٹ رہا تھا نا اس کو ڈال دیا میں نے اور نمک ایڈ کر دیا اور اس کو مطلب بہت زیادہ بھوننا پڑتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے بھوننے میں جب بھوننا سمپل ایزی اور بہت ٹیسٹ اچھی ٹیسٹی اور آج کل تو یہ چنے کی بھاجی لوگ بہت پسند کرتے ہیں لیکن کئی لوگوں کے گھروں میں بنتی نہیں ہے کہ توڑنے کی مطلب پائدی رہتی ہے لیکن اپن بناتے شوق ہے تو
ہ
ایڈ کر دیے ٹیسٹ اکارڈنگ
اچھی ہے نا جلدی ایزی ایزی ریسیپی ہے ایک دم جلد ہی بن جاتی
سادے چاول بنائی میں نے
اچھا
سادے چاول بھی بہت اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ
ہ میں نے بھی جیسے کہ آج پالک اور مونگ کی بھاجی بنائی تھی پالک کو میں نے کٹ کر لیا چوپ کر لیا باریک باریک پھر میں نے تھوڑا گارلک پیسٹ یہ ہری مرچ پیسٹ بنایا مکسر میں لہسن ہری مرچ وہی تھوڑا پانی یہ کڑھائی میں تھوڑا تیل ڈالا اس میں پیاز ہری مرچ دالیں
ہوں ہوں
ہری مرچ ڈالے پھر اس میں تھوڑا سوٹے کیا پانچ سےچھ منٹ اس سے تھوڑا گولڈن براؤن ہونے دیا
ہوں
پھر اس میں میں نے جیسے مونگ کی دال جو گیلی واش کر کے رکھی تھی تھی تو اسے چھوڑ دیا ہلدی ٹرمیرک پاؤڈر ہری مرچ کا بنتا ہے وہ ریڈ چلی پاؤڈر نہیں ڈالتے نمک ڈال کے گارلک پیسٹ بھی ڈالنا تھوڑا سا ایک چمچ پھر سارا دال کے ساتھ مکس کر لیے پھر اس کے بعد جو چوپ کیا ہوا پالک تھا وہ بھی ڈال دیے
ڈال
او ایسا کڑھائی میں لگ بگ پندرہ بیس منٹ میں بہت ہی ٹیسٹی سوادشٹ بھاجی بنتی پالک کی ہوں ایزی ہے اور جلدی بن جاتی
اچھا اچھا اچھا اور اس
ہ
میں بنا رہی ہوں آج لال ٹماٹر بہت سارے ہیں تو میں سوچے ٹماٹر کی چٹنی بنا لیتی ہوں دال چاول ٹماٹر چٹنی روٹی تو میں نے لال لال ٹماٹر لے کے واش کر لیا
ہوں
اس کو واش کرنے کے بعد باریک باریک میں نے اس کو کاٹ لیا
اچھی ٹیسٹی چیری ٹماٹو آ رہے اب
ہاں یہ بہت اچھے لال لال آ رہے پھر اس کے بعد باریک کاٹنے کے بعد پیاز مرچی لے لی میں نے پیاز اچھی ساری لیا مرچی بھی اچھی ساری لہے کیونکہ مٹھاس جاتی ہے نا کہ وہ اچھا نہیں لگتا کڑھائی میں تیل ڈالیے پیاز مرچی کو گلابی کرا میں نے پھر اس میں میں نے کیا نام سے ہلدی اور نمک ڈالا گلابی ہونے کے بعد پھر جو باریک ٹماٹر میں نے کاٹ کے چھوڑے تھے وہ ایڈ کر لیا میں نے اس پہ
اور رائی بھی ڈالنا سو زیرا رائی بڑھیا ٹیسٹ آتا
ہاں نہیں میں ہمارے ادھر زیرہ رائی بھی ڈالتے مطلب پیاز مرچی گلابی لہسن سے بگارتے باریک لہسن کاٹ کے لہسن گلابی ہونے کے بعد تیل میں پ پیاز مرچ کچی گلابی ہونے کے بعد ٹماٹر ہلدی اور نمک ڈال دیتے ایڈ کر دیتے ٹماٹر اپنے اپن نے باریک کاٹا ہے اس کو ایڈ کر دو پھر اس کو خوب بھوننے دو خوب بھوننے پر پانی چھوڑتا ہے ٹماٹر کتنا اور گلتا بھی بہت ٹائم ہے ہوں
ہاں کتنا ہاف این آور لگتا ہو چٹنی بنانے کو
ہاں بہت ٹائم لگتا اس میں تو پھر ہلکا
مکسر میں پیس کے بھی آپ چٹنی بنا سکتے ہیں
ہاں وہ پیسی والی لیکن کٹی زیادہ اچھی لگتی ہے نا ہسبینڈ کو فٹی زیادہ اچھی مطلب پسند ہے
ٹیسٹ اچھا آتا ہو
ہاں ہاں ٹیسٹ اچھا آتا ہے پھر اس کے بعد اس کو مطلب ٹماٹر ڈال کے اچھی بھون لیی اس میں بہت ٹائم لگتا ہے پندرہ بیس تیس منٹ لگتے ہیں جب وہ تیل چھوڑدے ٹماٹر اچھے گل جاتے تو پھر اس میں ہرا دھنیا کاٹ کے باریک کاٹ کے وہ ڈال دیتے ہیں تو ایسے مطلب
پندرہ بیس منٹ میں ریڈی ہو جاتی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا
ہاں ہاں ہاں اور پھر اس کے بعد ہسبینڈ کو تو یہ کاٹی چٹنی پسند ہے میرے کو پیسی چٹنی پسند ہے تو میں میرے لیے پیسی بناتی ہوں تو پیسی چٹنی کے لیے میں نے لہسن لہسن ہری مرچی ٹماٹر یہ دھو کے مکسر میں ڈال دیا اور سمار پودینہ اور کڑی پتہ تھوڑا تھوڑا اس کو دھو کے اپنے مکسر میں ڈال لیا زیرہ لے لیتی ہوں زیرہ جو رہتا اپنا وہ جی جی زیرا ہاں زیرا بھی ڈالتے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہاں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو باریک پیس لیا اس کو پیسنے کے بعد کڑھائی میں میں نے تیل ڈالا تیل ڈالنے کے بعد اور چٹنی ڈال کے اچھی تللی اس کو میں نے بونج لی تو تیل اوپر آ گیا تو سمجھ گئی کہ وہ چٹنی ریڈی ہو گئی تو بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو ایسے مطلب میں دو چٹنی بناتی ہوں گھر پہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جی جی الگ الگ بناتی بہت اچھی اور پھر سسر جی کو ہری چٹنی پسند ہے تو ان کے لیے پھر میں ہری چٹنی بناتی ہوں تو وہ سمار وہ وہ ہری چٹنی یہ لیے سمار سمار اور پودینہ ہری مرچی اور یہ کیا نام سے لہسن لہسن خوب سارے یہ سب چیزوں کو لے لیا مطلب چھیل کاٹ کے صاف کر کے میں نے مکسر میں اس کو ایک فکسر گھمانا ایک راؤنڈ در درا گھمانا ہے اس کو
اچھا زیادہ باریک نہیں کرنی
زیادہ باریک ن کرنا اس کو در درا گھما کے کڑھا کٹوری میں نکال لینا ہے کٹوری میں نکالنے کے بعد اس میں ٹیسٹ اکارڈنگ نمک ایڈ کرنا ہے اور کچا جو تیل رہا تھا نا اپنا وہ ڈال دینا ہے تو مطلب یہ ہاجم کی لیے بھی بہت ٹیسٹی ہے اور بہت مطلب اچھی روٹی کے ساتھ بھی پیٹ بھر کھلائی جاتی دال چاول کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو ایسے میں نے آج تین چٹنی بنائی ہو
اچھا نہیں اچھی لگتی میں بھی کوکونٹ چٹنی بناتی ہوں بہت ہی ا اچھی لگتی ہو جیسے کہ اس ڈوسے کے ساتھ اڈلی کے ساتھ کھا سکتے ہیں فریش کوکونٹ منگا لی تھی باہر سے کٹ کر کے اس میں تھوڑا ہری مرچ لہسن جیرا رائی رائی نی ڈالتے زیرا کوتمیر ڈال کے باریک مکسر میں پیس لیتے جیسے تڑکے کے لیے کڑی پتتا تھوڑا کڑھائی میں تیل ڈال دیے پیاز
ہاں
زیرا رائی ڈال کے تڑکا دے دیتے
اچھا
بہت ہی تھوڑا نیمبو بھی ڈال دو اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ بہت ہی بڑھیا ٹیسٹ آتا ہے اس میں ہوں اس سے جیسے کہ اڈلی سے ڈوسے سے سینڈوچ سے سرو کر سکتے آپ
اچھا
پھر پودینے کی چٹنی بھی بناتی ہوں میں پودینا لے لیا ہری مرچ پودینا کوتمیر ہری مرچ لہسن نمک ا یہ سمار
اچھا اچھا اچھا اچھا
ہاں سمار کو بولتے ہیں وہ سارے میں نے مکسر میں باریک کر لینا ہے
ہممم
بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا پودینے کی چٹنی کا اس میں وائس اس پھر تڑکا دینا ہے
ہوں
ہاں اس کا فرائی زیرا آئل ڈال کے وہی تڑکا اس میں چھوڑ دو جو میں نے چٹنی بنائی تھی پودینہ کوکونٹ دونوں میں ڈال سکتے آپ دونوں بھی کوئی بھی چیز کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہو جیسے پکوڑا بنتا ہے اڈلی سانبر
ہاں ہاں ہاں
بہت ہی اچھا ون ٹائم ہی فریج میں تھوڑا رکھ بھی دیا تو اسٹور کر کے یوز کر سکتے ہمم کنٹینر میں رکھ دی ہے نا
اچھا اچھا
ہوں بڑھیا بنتا ہے پھر وہ میں نے جیسے کہ میں نے ناشتے میں سینڈوچ بھی بنا لی تھی کیوں تو چٹنی تھی ایکسٹرا میرے پاس جیسے سینڈوچ آلو آلو بوائل کر لی میں نے چار سے پانچ بڑے پھر اس کے سلائسیز نکال دی ہوں میں نے پھر میں نے جیسے کڑائی میں تیل ڈالی تھوڑا گولڈن براؤز ہوے تک میں نے پیاز کو فولڈن کیا پھر اس اس کے بعد ہری مرچ پیسٹ بنائی تھی ہلدی نمک زیرا سب ڈال کے وہ پوٹیٹو کو چھوڑ دی میں نے پھر جیسے بن گئے چٹنی تو میں نے سلائس کو کٹ کر دی بریڈ کے اور تھوڑا اس میں ٹرائنگل شیپ میں کاٹ کے تھوڑا توے پہ میں نے اوپر نیچے بٹر لگا کے سک روسٹ کر دیا تو میرے سینڈوچ ریڈی ہو گئے بہت ایزی ہے ناشتے میں بھی اچھے لگتے ہیں سب کنٹینیو جیسا میں نے چیز بٹر جو اویلیبل ہے چیز بٹر جو بھی اویلیبل ہے وہ ڈال کے روسٹ کر سکتے ہو نان اسٹک پین میں آپ
اچھی ریسیپی بچوں کے لیے جھٹپٹ بنا دو پیٹ بھی بھر جاتا ہے ان کا اور کھانے میں بھی
بریڈس کٹ کرنا ہے اس میں پوٹیٹو ڈال کے اسے تھوڑا پانی کا ہاتھ لگا کے نرم کر کے دبانا ہے پھر توے پہ چیز وہ ڈال کے فرائی ہو گیا ایزی ہے گرین چٹنی سے کوکونٹ سے یوز کر سکتے ہیں آپ سمپل سی ریسیپی ہے ٹھیک ہے آپ یوز ٹرائی کر سکتی ہو
جی ٹھیک ہے شکریہ اللہ حافظ
اللہ حافظ